شکر اللہ کا آپ کے گھر میں
ج جی سب ٹھیک ہے اور بتا
بس دعا آپ بتاؤ
بس بس آپ نے کھانا کھایا
ہاں ہاں آ کا
جی جی میں نے بھیکھا
ہو کیا کر رہے
میں ایسے ہی بیٹھا تھا گھر پہ ہاب کیا کر رہی ہو میں ایسے ہی بستر میں بیٹھا تھا
بیسر میں میں
جی جی
اور بتائیے آپ
بس دعا آپ سنا
جی میں بھی ٹھیک ہوں چلو انسان بھی سیکھتا ہے
کیا سیکھتا
بہت کچھ
ا اچھ
میں بھی اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں آج میرا دل چاہتا ہے کہ ہم شیب قدر کی اہمیت پر بات کریں رمضان کے آخری آصرے میں یہ رات بہت خاص ہوتی ہے
بہت اچھا تھا ف شب کا دروا کاہ ایک عظیم رات ہے اس رات کی پضییرت قرآن و ح بیس دونک سے ہی ثابت ہے
بالکل سب سے پہلے مجھے یہ بتاؤ کہ شب قدر کو لالۃ القادر کیوں کہا جاتا ہے
ہاں قدر کا مطلب مرتبہ عزت ال تقتییر ہے اس رات کو اللہ تعالی نے بہت بلند مقام متا فرمایا ہے اسی لیے اسے لاللۃ القدر کہا جاتا ہے اور آپ کی بہن کا نام بھی ہے نا لاللت ال
جی جی میں نے سنا ہے کہ قرآن کریم میں بھی رات نازل قرآن کریم بھی اسی رات نازل ہونا شروع ہوا تھا
کارکرآن نے یہ بھی عطا کیا ہے کہ رات ہزار مہینوں سے بہتر
کر تصبیح درود شریف اور دعاب بھی کرنی چاہیے
دوا کی اہمیت بہت زیادہ ہوتی ہے نا
کہ اگر مجھ سے شب قدر مل جائے تو میں کیا دعا کروں جواب آیا کہ آپ صلی اللہ ولم نے ایک بہت خوبصورت دعا کھائے
کیا حال ہے
الحمنہ کا فون توحب الف وافانار
نارحم نائن تک ب لین جی جی آپ بتائے آگے اس کا مطلب
ا اللہ تو بہت معاف کر نے والا ہے اور معافی کو پسند کرتا ہے ہ بس مجھے معاف فرم
اتنی پیاری اور مختصر دعا ہے
جی ہاں اس دعا میں انسان اپنی کمزوری کا اقرار کرتا ہے اور اللہ کی رحمت کا طلب گار بنتا
ہاں آج کل کچھ لوگ شب قادر کو صرف ایک رسم کی طرح مناتے ہیں اس بارے میں تمہارا کیا خیال ہے
عبادت میں اخلاص سب سے ضروری ہے اگر کوئی صرف دکھاوا کرے یا روایت نبانے کے لیے عبادت کرے تو اصل مقصد حاصل نہیں ہوتا ہے
یعنی نیت صاف ہونی چاہیے
بالکل اللہ تعالی دلوں کے حال جانتا ہے اسی لیے ہر عبادت صرف کی رضا کے لیے نہیں ہونی اللہ کی رضا کے لیے ہونی چاہیے
قدر میں گناہوں سے توبہ کرنا بھی ضروری ہے
بہت ضروری ہے یہ رات معافی کی کی رات ہوتی ہے جو بندہ سچے دل سے توبہ کرتا ہے اللہ اس کی توبہ کو بول فرماتا ہے
اگر کسی سے کوئی غلطی ہو رہئی ہو تو کیا اسے مایوس ہونا چاہیے
کی رحمت بہت وسیع ہے شب قدر انسان کو امید اور معافی کا پیغام دیتی ہے
مجھے لگتا ہے یہ مجھے لگتا ہے کہ یہ رات صرف عبادت ہی نہیں بلکہ اپنی زندگی کا محاصبہ کرنے کا بھی موقع دینی چاہیے
بالکل صحیح کہا آپ نے ہمیں دیکھنا چاہی کہ ہماری زندگی کس طرف جا رہی ہے ہم کتنا قرآن پڑھتے ہیں کتنی نمازیں ادا کرتے ہیں اور لوگوں کے ساتھ ہمارا رویہ کیسا ہے
اگر کوئی شخص پورا سال عبادت میں سستی کرتا رہا تو کیا شب کد اس کے لئے نئی شروعات بن سکتی ہے
جی ہاں اللہ کی طرف لوٹنے کے لیے کبھی دیر نہیں ہوتی یہ رات ایک نئی زندگی کی ابتدا بن سکتی ہے
مجھے لگتا ہے کہ اس رات میں غریب اور ضرورت مندوں کو بھی یاد رکھنا چاہیے
بہت خوب صدقہ اور خیرات بھی ن کا مال ہے کسی بھوکے کو کھانا کھلانا کسی کی مدد کرنا اور ضرورت مند کا سہارا بننا اللہ کو پسند ہے
شاب قدر کے بارے میں ایک اور بات بتاؤ
روایتوں میں آتا ہے کہ ارات فرشتے زمین پر نازل ہوتے ہیں اور اللہ کے حکم سے امن اور برکت کا نظام قیام ہوتا ہے
سبحان اللہ سوچ کر ہی دل کو س کون ملتا ہے
سبح اللہ جی ہاں اسی لیے مومن اس رات کا انتظار کرتے ہیں اور اللہ کی قربت حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں
آج کے دور میں لوگ موبائل اور سوشل میڈیا میں اتنے مصروف ہو گئے ہیں کہ آپ مجھے یہ بت سوشل میڈیا ہر جگہ کیوں آتا
جی ہاں
یہ حقیقت ہے
ہے نا اس میں سب سوشل میڈیا کے بارے بارے میں بتایا گیا
ہمیں چاہیے کہ کم از کم شبھی قدر میںموبائ اور دنیا کی مشغلی کو کم کر دینا اور زیادہ وقت عبادت میں گزارے
اگر کوئی پوری رات جگنا سکے تو
جتنی عبادت کر سکتا ہے وہ تو کریں اللہ نیت اور کوشش کو دیکھتا ہے تھوڑی مگر اخلاص والی عبادت بھی بہت قیمتی ہوتی ہے آج کی بات ہم نے سبھی قدر پہ کی اور میں نے بہت کچھ سیکھا بھی اور میں آپ کو بھی بتانا چاہوں گی کس شب قدر کے دن لڑکے کو اکثر مقصد ہوتا ہے کہ وہ بائکس اسکوٹیز پہ سری نگر سے کہیں اور سے یا کئی جگہوں سے گھوم رہے ہوتے اس سے بہتر ہے کہ مسجدوں میں قرآن پڑھو آازے پڑو
نہیں چلو اللہ حافظ بائے
الظ ہلو